ہیلو
ہیلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہو تم
بڑھیا بڑھیا کیسے ہو
ہوں بہت دنوں بعات بات ہو رہی ہے
اچھا ہاں آجگے تو بات ہماری یاد بھی آ رہی تھی کل سے جو تم نے کل ایک بات بولی میرے کو بھی تو اس کا ابھی تک سو مھے نہیں کر رہ پتا کہ کنیش کوتنا لیکن کمی نہیں ہے پ تو بت نہیں جو آ ہے ت نے بالکل کچمر نکلوا دیا مجھے بتا رہی ہ میرے معاملے کو ہلوا گیا نہیں نہیں میں نہ آ جا
تم پھر چلی گئی تھی کیا بات میں نے جو بتائی سوچ گیا کیا کھ زیادہ ہو اور
س نہیں م نہیں کیا بھائی یہ بار رات رات میں مطلب کیا کہتا ہے کہ رگلیا میں ہ ہ ہ تو یار میں نے سوچا پ میری با تو رہ م رہی ہے انجو کر لی ہے اپنے م کے ساتھ مجھے بتا رہی ہے کچ مر نکلوا رہی ہے بتا آ رہا وہ کچ مر مجھے دکھا بھی نہیں رہی ہے اب میں جد کرنے لاوںں تو بھائی کیا کروں
تم دکھاؤ گی کیا تم دکھا دو گی کچوما اگر تم نکال دو فیوچر میں تم دکھا د گی تم تو بتاؤ
چلو جٹ اگر ایچھی بات ہے تیں لگتا ہے
نہیں بتاؤ گی چلو آؤ ٹرک پہ آ جاؤ میں کیا تھی اچھا سچ میں مجھے ج بھی بس لائک تھوڑی بزی چل رہی ہے کالج گھر کے کام اوپر سے اسمنٹ اسائنمنٹس تو اس میں بہت زیادہ میں بزی چل رہی ہ کبھی کبھی لگتا ہے دن بہت چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا
ہاں
سب غلط ہو گیا
کوئی نہیں سب بڑھیا ہوتے ا کسی بات کریں توے ہوتے ہوئے غلط ہو پورا کام انجام کر د کرے سب غلط ہو گیا ارے بھیا سارا انجام کرایا تم نے کر کے اسائنمنٹ اوپر سے کام کا اسائنمنٹ تم نے کام کرا بھائی سچ میں مجھے گھر کے کام اور اوپر سے تمہیں اسائنمنٹ جو ملا تھا تم نے اس میں کتناٹک مارا تمہیں پتا
ہوں ہوں ہوں
یک نہیں مارا
صبح اٹھتے ہی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے
کیوں یار کیوں ایسی ٹینشن متلب کرو تمہاری ہیل کیسی ہے
ہوں
پچھلی بار ت ہم کہہ رہی تھی تویں کچول دیا تھا ویکنیس آ رہی تھی مزہ نہیں آ ب
مزا نہیں آ تو اب پہلے سے بہتر ہ دیکھو پہلے سے بہتر ڈاکٹر نے کہا ریسٹ کرو اور جو کام ادھورے رہ گئے تھے اسے کمپلیٹ کرو
اب جب کچو مر نکلوا ہوگیا تو کوئی ہ کوئی کچوما میں کلوا ریسٹ کی ضرورت تو پڑے گی و
ڈاکٹر نے کہا جو تم نے کام کیا وہ ادھورا کیا اسے پورا کرو
تو خیال رکھو پ ن ہو جار ہار
ج
ڈاکٹر کی بھی بات سناو
ہوں
ڈاکٹر ہیلتھ ویلتھ سب کچھ دیتا ہ
ہوں
چلو کوئی بات نہیں سب ہو جائے گا بیٹ کا ارے رائی لائن کے میں نےم کچوبر نکلوا کے کچھ بھی پکڑوا دوی میں لائن پکڑ رہا ہوں پکڑ لنے میں تم ریسٹ لیتی کہاو ریٹ لے رکھ کرو کر تو اپنا کام ان کو گیا ہے ر چو پورا ہ ہر وقت بجی رہتی ہے ب بجی مت رہ کر کام
ہ نہیں نہیں نہیں تھوڑا سا اب میں لے لیے وقت رکھ رہے ہیں
ہاں ہاں سچ ہے ہاں ہاں ہاں تین بار ہ ہاں ہے
ہوں
لیکن اب تھوا خل رکھوا تھوڑا اور زیادہ رہا خود کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے
ویسے تمہاری پینٹنگ کا ویسے تمہاری پینٹنگ کا کیا ہوا لاسٹ ٹائم تم ایک سینری بنا رہی تھی
اوکے اوکے کیا کیا بولتا رہتا ہوں میں ارے ہاں کمپلیٹ ہو گئی یار ابھی تھوڑی گیلی ہے سب بہت تعریف کر رہے تھے
ہ ماشاء اللہ ماشاءلہ انشاء اللہ مجھے فوٹو بھیجنا ہے
بوٹ ہتن چکاالنائکا آئی ت تووک جب بھیج دیتیے
میں کچھ کوٹس اور شارٹس سٹوریز لکھ رہی ہوں کبھی کبھی دل ہلکا ہو جاتا ہے لکھنے سے
اب تو بات اچھی بات ہے یار ہماری رائٹنگ سیٹنگ فیلنگس بہت ہوتی جو کم اوور کم نہیں نہیں ہو پاتے
او تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ تم ہمیشہ موٹیویٹ موٹیویٹ کرتی ہو مجھے
ہوںک ت ٹیلنٹیڈ ہو یار کچ عمر بہت س کچھ ہو جاتا ہے دس پتر بھروسہ کم کرتی ہو کام کو انجام کم د مطلب خوش ہونے جا تھا ا میں بھی خوش ہو جاتا ہے ہ ارے ڈال پکڑ کے ڈال ل بھائی سب ہو جاتا ت رسی پہ کپڑے تو ڈالنا ہو جائے گا سڈ رسی پہ آپ کپڑے ڈالو کام ختم کر دو ص جائیں گے آاں ج بسم سوتی کی بھی نہیں بع میں کریں گے اتنی ٹینشن لیتے بع میں تو بات میں چاہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے
وہ ہ کبھی کبھی ٹھیک اوور تھنکنگ سب کو ہوتی ہے لیکن لیکن اس میں خود کو کھونا نہیں چاہیے ہے نا
ہوں ویسے موسم ک کتنا اچھا رہا ہوگا تمہارے لیے بارش کے بنا ہی بارش کروائی رکھی ہوگی تم نے ک
ہاں میں نے تو چائے لے کر بال کنی میں بیٹھ گئی تھی میں
ہ اور مجھے تو دھ لے کے بیٹھنا ہے بھائی سب پرفیکٹ طریقے سے
ہوں صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے سم اور بارش و پوران آدب یادیں بھی یاد آ جاتی ہیں ہے نا
ہ ا ہو لگتا ہے کوئی اسپیشل یاد آ گیا
ہوں بس سی کچھ سمجھو
مجھ سے مت چھپاؤ میں سمجھتا ہوں سب
سمجھتی ہو کہ سمج
میں سمجھ بھی ہوں اگر تم سمجتی ہو تو میں سمجھتی ہوں اگر تو سمجھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر تو اچھا ہے تو میں اچھا ہوں تو برا ہے میں برا ہوں
اچھا اور ایک انمسان تھا جو بہت اچھا دوست تھا اب بات نہیں ہوتی میری اس سے
ہوں بات تو صحی ہے تمہاری کوئی بات نہیں
تم نے سمجھایا تھا نا مجھے ڈسٹینس ہاں ڈسٹینس رکھو ڈسٹینس رکھو کو ڈسٹینس رکھو کل سے صبح سے کتنے میسجز پڑھے ہیں میں نے سیم تک نہیں کیا
نہیں یار ڈسٹینس مت رکھو تم بات کرو لیکن بات اس حد تک کرو کہ تمہیں کو پریشانی نہ ہو
نہیں مجھے اپنی مجھے نہیں پریشانی مجھے تو ہو ہی نہیں سکتی نا میں تو جاں ہوں سیٹ ہوں سیٹ ہوں بٹ مجھے لگتا ہے نا سامنے والے کو نہ پریشانی ہو جائے تھوڑا سا میرا سینسٹیو ہارٹ ہوتا ہے دل دماغ سینٹیو میں دوسروں کے لیے سوچ لیتی ت اس کو نہ کچھ برا لگ جائے
تو سینسیٹیو سینسیٹیو کی کیا حالت رہی ہوگی کل کچمر کے ساتھ میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا دل کے ساتھ میں بل چیک ہوا بٹھتے رہ بڑے معاملے ہو جاتے ہیں ہ ہ
پرانی یادیں تازہ کر دیتی ہو تو میری
ہوںیار ہے سب کچھ ہے ہاں لیکن انسان دھیرے دھیرے سیکھ جاتا ہے یار ٹائم بہت کچھ سکھا دیتا ہے
کنٹینیو کنٹو یہ دیکھو نظر رکھنا ہ تم سے کہہ رہی ہو نا تم سے ہی کہہ رہی ہو کبھی کبھی پرانی بات چھوڑنا مشکل ہوتا ہے
وہی تو کہہ رہا ہوں کہ انسان دھیرے دھیرے سیکھتا ہے ٹائم بہت کچھ سکھا دیتا ہے
ہاں ٹھیک سچ پہلے میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں پر بہت روک دیتی تھی
اور رہا گ
اب بھی روتی ہوں لیکن تھوڑا کم آ تھوڑا کاا ر ل دیتی ہو
کم سے کم چلو صحیح ہے کم سے کم امپروومنٹ تو ہوئی
تمہارےاتھ رہتے رہتے بہت کچھ سیکھ لیا ہے لڑکی خانا س بھی شادی لڑکی خراب
ویسے ت میں یاد ہے س کون کے دن کتنا مزہ آتاا ہے
ہاں اس اسکول کے دن نا
مائ کارڈ خاص کر لام کونم ارے نہیں نہیں لنچ ٹائم لنچ ٹم ب نہیں اتنی خلافات ہی نہیں ہو رہا تھا ہم پورا ٹائم بار کرتے رہتے تھے
اور ٹیچر سوچتی تھی کہ ہم پڑھائی لکھائی کا ڈسکس کر رہے ہیں بٹ ہم کچھ غوری کرتے تھے
جبک ہم گاں میں کرش کی باتیں کرتے تھے شش نش پات کرتے
بہت بڑھیا ٹاپک کیا ار تمہیں ہر دوسرے ہفتے نیا کرش ہو جاتا تھا ہی نہیں
کیونک کیونک نیا بکتا ہے اور پرانا بکتا ہے
ہ
ارے نہیں گا اتنا بھی نہیں تھا کسی بات بول تم انی بدتمیزی والی باں پ ہے نہیں میں میں ہونا ہر گھر لڑکی ہوں ساائے سہور ہوں میں سنسکاری ہوں ا آواز نکالنے میں کوشش کرا
نہ کوشش کر رہے ہو اچھا جھوٹ مت بولو مجھے سب یاد اچھیا چ
اچھا چلو مان لیا لیکن تم بھی کم نہیں تھی
ہ میں تو بہت شریف تھی زمانے میں
ہاں اتنی شریف کے کلاس ہیں سب سے زیادہ ہنسی تو آتی تھی جیسے اب آ رہی ہیں
ہاں یار یہ بات سچ نہیں جان من یہاں پر بریک دیتی ہوں اور ایک بات بتاتی ہوں میری ہنسی واقعی میں بہت میرے اس اسکول میں فیمس تھی میں
اتے ن ن مجس یار ج میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری بات
ہاں نہیں سچ میں میں کلاس میں دوسری جگہ جب دوسری روم میں بیٹھتی تھی اور ہنستی تھی نہ
آلرائٹ کمپلیٹ ہو گیا سیٹ اپ اور بار بار کی طرح ہم نے اسی وقت پہ کرو کررار کرا ہے شکریہ
ارے ابھی کرنی تھی چلو میں بھی ایک سیکنڈ میں پھر سے کال کرتی ہوں کچھ کام یاد آ گیا ٹھیک ہے
کے